ہیلو بس اری ہے
جی ہمیں آواز آ رہی ہے السلام وعلیکم کیا حال ہے
ہیلو الحمد للہ سب کائیے کشنا آئیے
میں بھی ٹھیک ہوں اچھا آپ بتائیے آپ کو تیوہار پسند ہے
ہاں جی بالکل مجھے بہت پسند ہے تہوار تہواروں کی خوشیا ہی الگ ہوتی ہے گھر اور ماحول بہت خوش نما ہو جاتا ہے
جی بالکل اچھا آپ کو پسند آپ کا پسندیدہ تہوہار کون سا ہے
جی میرا پسندیدہ تہوار عید ہے عید مجھے بہت پسند ہے عید کے دن سب لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اپنے رشتے داروں سے ملتے ہیں فرینڈ دوستوں سے ملتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں پکاتے ہیں تو عید ہی د ہے تو آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے
مجھے بھی عید پسند ہے کیونکہ ہمیں عید ہی ملتی ہے اس میں
ہاں بالکل بالکل
لیکن مجھے دیوالی بھی اچھی لگ دتی ہے دیوالی میں لے ہم گھر سجاتے ہیں پھر روشنی کرتے ہیں روشنی کرنا رنگولی بنانا ہمیں بہت اچھا لگتا پ
بالکل بالکل بالکل جی ہاں ہر تہوار کی اپنی خاص بات ہوتی ہے عید پر لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں گل ملتی ہے ہے نا جیسے اور ہم دیکھا جائے تو
ہوں
بھی
ہوں
دیوالی میں بھی لوگ ایک دوسرے کے گھر مٹھائیاں دیتے ہیں ناشتہ دیتے ہیں انہیں بھی دیوالی کی مبارکباد دیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو مذہب سے تعلق رکھ تو لیکن تہوار سات مناتے ہیں
تیوہار ساتھ میں ہی مناتے وہی صحیح کہا آپ نے آپ کیا آپ تیوہار کی تیاری پہلے اس سے کرتے ہو یا پھر اسی و جیسے تو ہار آنے والا ہے اسی وقت کرتے ہیں آپ
جی ہاں ہم پہلے سے خریداری کرتے ہیں کون سی ڈریس کب پہن کون سی ڈش کس چیز میں بنانی ہے کب بنانی ہے تو مطلب یہ ساری چیزیں صاف صفائی تہوار کے پہل ہی کرنا پڑتا کھانے کی تیاریاں مطلب اس ساری چیزیں ہم لوگ تہوار اسٹارٹ شروع ہونے سے پہلے ہی کیا جاتا
ہاں مطلب تین چار دن پہلے سے تیاری شارٹ ہو جاتی ہے شروع ہو جاتی ہے جی آپ کو تیوار پہ کون سا کھانا کانا پسند ہے
جی مجھے تو بریانی شیر خورما اور مٹھائیاں بہت پسند پسند ہے آک کو کیا پسند ہے
مجھے کباب اور بریانی پیل اور مٹھائیاں بھی پسند ہیں تہوار پر نا گھر کا کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے سوادشٹ لگتا
بالکل صحیح کرنا ہے آپ نے بالکل بالکل
ذائق ہوتا ہے نا وہ کا ہمیں کافی
عمدہ ہوتا ہے اور سی ہ سے بالکل دور ہوتا ہے بالکل
جی
بالکل جی بالکل تہوار پر سب لوگ کھانا سب لوگ کیا ہوتا ہے مل کر کھانا کھاتے ہیں اسلیے زیادہ مزہ مزہ آتا ہے اور اس کا جو خوشی ہوتی ہے زیادہ بڑھ چڑھ کر لگنے لگتے تین
ہاں وہ سب کھانا ساتھ میں مل کر کھاتے ہیں نا تو اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہوتا ہے جی آپ آپ رشتے داروں کے گھر پہ بھی جاتے
ہاں بالکل وہ ہمارے گھر آتے ، ہیں ہم ان کے گھر جاتے ہاں ہاں ہم ملنے جاتے ہیں باتیں کرتے ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ایک دوسرے کو خوشی دیتے ہیں اور مبارکباد دیا جاتا ہے
بات گفتگو کرتے ہونگے وہ وہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہوگی
نہیں بالکل بالکل بھی نہیں عید کے حوالے سے عیدی کے حوالے سے اتنی باتیں ہو جاتی اتنی اتنی مطلب کہ لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اتنی ج تین جی فرمائیں
آپ کے حساب سے تہواروں پہ بچوں کو زیادہ کیا پسند ہوتا ہے جیسے آپ کو کیا لگتا لگتا ہے آپ کو کیا کیا پسند ہوگا بچوں کو ہم کو تو لگتا ہے ہاں ہمیں تو لگتا ہے عیدی کہ عیدی زدہ خوشی د
نہیں سب سے پہلے تو انہیں کپڑوں کا ٹینشن ہو ٹھیک ہے ہمے کپڑے کیوں نہیں بن رہے ہیں نزدیک جیسے جیسے دن نزدیک آتے ہیں تو گھر میں ماحول گرم ہو جاتا ہے اس کے کپڑے آگئے ہمارے کبگ میں اس نے دا دیا مجھ ہمارے کپڑے کب آئیں گے مطلب اور ان کی پرس پسند پہلے کرکے کی ہوتی ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بازار میں وہ کپڑا ہی نہیں ملتا جو انہیں پسند رہتا
جی ہمارے
جیسی جیسی دن گزرتے جاتے ل خریدی ن نہیں لگ بائی اب کل یا پرسوں فنے ہی والا ہے تو نزدیک آنے لگتا ہے تب انہیں گھبراہٹ ہوتی کہ یہ بھی نہ بک جائے تب جا کے وہ فائنلی آخری مومنٹ پہ خریدتے ہیں کپڑے پھر ان کی میچنگ جوول ی ان کی میچنگ فوٹ ویئر مطلب ان کے تو شاپنگ ختم ہی نہیں ہوتی ہے مہندی ہے پھر انہیں کیا بولتے پھر یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ت تو اید کا دن جو نکلتا ہے تو بھائی سلام دعاؤں کے بعد میں سب سے پہلے مجھ ھ اٹتا ہے یہیدقا
نہیں ہمیں یہ بھی چاہیے ہے
یہ دی چاہیے ارے یہ دی چاہیے آپ نہیں بولے تھے اتنی دی چاہیے آپ نے اس پہ کی لیے
ہ ایسا ہوتا ہے بچوں میں کہ آپ نے اگر ان کو زیادہ عیدی دے دی نہا اور دوسرے والوں کو آپ نے تھوڑا بھی سو دو سو روپئے بھی کم ہوا نا تو پھر وہ آپ نے ان کو اتنی دی دیی ہمیں اتنی کم کیوں دی
ہیلو
ہلو آواز نہیں آ رہی آپ کو
آ رہ ہے بولیے نہیں
جی آپ کو تیواروں میں سجاوٹ کرنا پسند ہے جیسے دیوالی پہ ہم سجاوٹ کرتے ویسے آپ کو پسند نہیں
ہاں بالکل دیکھیے ہاں بالکل بالکل گھر کو صاف صفائی کرتے ان میں نئے طریقے کی سجاوٹ کے سامان لا کے رکھنا انہیں بہترین خوبصورت بنانا بالکل اچھا لگتا ہے مجھے تو بےحد پسند ہے
ہ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہر چیز کے پیچھے کی ایک وجہ ہوتی ہے تو شاید ہم تہوار بنائے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے تیوار تیوہار کیوں بنائے گئے ہوں گے
بالکل یہ دیکھو جو تہوار بنائے جاتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے دل کی ناراضگی اپنوں سے رشتے داروں سے یہ ہمارے کسی خاص دوست سے جو ان بن ہوتی ہے اس سے دور کرنے کے لیے اکٹھا چٹا ہو کر کسی چیز کو جشن میں منانے کے لیے یہ تہوار بنتے ہیں ایک تحفہ ہوتا ہے اوپر والی کی طرف سے جو ہم اس کو سب مل کے تو خوشیاں مناتے ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں ایک دوسرے کا تے ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں ہے کہ نہیں تاکہ ہمارے دلوں میں جو برائی ہے وہ ختم کری ج
جی بالکل صحیح کہا آپ نے تیوہار ہی لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں وہی نہ کسی خوشیاں ہی بانٹنے کے لیے ورنہ آج کل کوئی ایک دوسرے سے مل نے کا وقت ہی نہیں ہے
نہیں بالکل بالکل بالکل بالکل ما مطلب
اور ہمیں لائک تیواروں میں ہی اپنوں کے ساتھ وقت بتانے کا موقع مل
بالکل بالکل موقع ہی نہیں ملتا میں ب کیا رہی ہوا مطلب اس کا جو خاص وجہ ہوتی ہے تہواروں کی یہ سب کو ایک قریب لانے کے لیے ہے ایک دوسرے کے محبت سے پیش آنے کے لیے ایک دوسرے ر کے دل میں جو برائیاں پیدا ہو گئی ہے نفرتیں پھیل گئی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے جی بالکل اسے ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے جی ہاں جی بولیے
پسند ہے
نہیں بالکل بھی نہیں مجھے بازار جانا ہ ٹھیک ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ کن کا کوئی موق ہو رہے گا لیکن جب ہمارے رشتتے دار اپنے گھر میں ہماری پوری خاندان جب اکٹھا ہوگی تو ہم ایک دوسرے ملنے ملانے میں ہی وقت چلا جاتا ہے مجھے باہر جانے کی فرصت نہیں ملی بس صحیح بتا رہی ہوں آپ کو جو اپنے گھر میں مل کر لوگوں سے سچی محبت ملتی ہے وہی مجھے بہت اچھی لگتی ہے ویژول
تو وہ پر س نہیں ملتی ہوگی آپ وسے باہر گھومنے جانے کہیں ویسے سچ میں تیوہار سچ میں زندگی میں خوشی لے کر آ
خوشی لے کر آتے ہیں اور ایک کہ بھائی دیکھو جو کئی دنوں سے ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا سلام نہیں کر رہے دعا نہیں دے رہے وہ بھی آتے ہیں ملاقات لیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے پھر ہماری بھی دلوں سے ان کی برائیاں ختم ہو جاتی ہے یہی تو تہوار ہوتے ہے اور عید تو دلوں کے مل ہٹا کے ملنے کا تہوار ہے بالکل جی بالکل
اچھام آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا ہاں
مجھے بھی بہت اچھا لگا ایک مددے پہ آپ نے بات کیا کہ عید کے بارے میں عید پر کیوں منائی جاتی ہے مطلب دلوں کے محل ہٹانے اکٹھا ہو کر خوشیاں منانے کے لیے کی جاتی اور نعمتوں کو نعمت ہی ملتی ہے دیکھو کوئی رشتتے دار بھی ملتا ہے تو وہ بھی نعمت ہوتا ہے ٹھیک ہے جن کے پریوار ہوتے جن کے خاندان ہوتے وہ بھی نعمت ہوتی ہے بالکل ہے کہ نہیں جی بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات
مجھے بھی آپ سے بات کر کے کافی بہت اچھا لگا اپ بھی اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ
خدافظ ہ